ہی
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام
ہاں ٹھیک کو
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے آپ سنو بھ جان آپ ٹھیک ہو
بس
جی ہم راستھان سے ہیں
راجستھان راجستھان کے بارے میں بولے کیسا موسم ہے گرمی کیسی پڑ رہی ہے
جی ابھی تو بارش ہو گئے ہیں بڑا ٹھنڈا واتاورن ہو گیا ہے
بالکل کشمیر میں بھی اس وقت موسم عبور آلودہ ہے
جی برف برف برف کرر رہی یا نہیں کر رہی ادھر
نہیں تو ان میں ہی ایسے گرمی میں کہاں برف گئی برف گرتی ہے نومبر کے بعد اس وقت موسم رہتا ہے گرم
جی
البتہ پہاڑی علاقے جو ہے وہاں سے موسم ٹھیک رہتا ہے مطلب زیادہ گرمی نہیں رہتی یہاں بہت گرمی پڑ رہی تھی اب دو دن سے موسم ٹھنڈا ہوا ہے آج موسم بالکل ٹھنڈا ہے
آپ کی طرف تو اللہ کا کرم ہے اللہ کی قدرت ہے
ہاں بالکل اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں کشمیر جیسی خوب خوبصورت جگہ تھی بلکہ ہندوستان کا تاج ہے یہ دور دور سے لوگ آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے
اپنے ہوتے ہیں وہاں جانے کے تو آپ پد
بالکل اللہ کا شکر ہے بالکل بالکل
آپ پر اللہ کا فجلیں
بالکل بالکل میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ایسی پاک پوتر جگہ جہاں پر پیڑ پودے جھرنے خوبصورت باغات اور بالخصوص یاں کے لوگ بہت اچھے ہیں مہمان نوازی کے حوالے سے
جی
اس وقت ہمارے یہاں پر امرناتھ یاترا کے لیے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے اور ہم ان کا تہ دل سے ویلکم کرتے ہیں آپ آئیے لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی بھی گزارش ان سے کرتے ہیں کہ اگر آپ آ رہے ہو تو برائے کرم ندی نالوں کا خیال رکھے ان پر کوڑا کرکٹ نہ ڈالے کیونکہ صاف سترا ماحول رہی
جی کوڑا کرکر تو کرنا ہی نہیں چاہی اس سے ہمارا انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے اور بھمی کی گھمی کا جل استر کا پربھؤ پڑتا ہے اس پر
بالکل بالکل بالکل صحیح بات ہے انسان کو چاہے کہ ہمیشہ صاف ستھرا رہے اپنے ماحول کو بھی صاف رکھے پیڑ پوڑ ان کا خیال رکھیں ندی نا ان کا
پیٹ بوٹوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے اور جتنے زیادہ اتنے زیادہ وکس لگانی چاہیے اور ہمیں نا پلاسٹک کا اپیوگ کم سے کم کرنا چاہیے پلاسٹ کہ وہ پولیتھیین کی تیلی آتی ہے ان کا بھی اپیوگ نہیں کرنا چاہیے
بالکل صحیح بات ہے بجائے فرمایا آپ نے اگر ہم چاہیں کہ ہمارا ماحول صاف رہے تو ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان کو بالکل بھی ان کو بالکل بھی استعمال نہ کریں بلکہ جو ٹیشوز کے بیگس ہوتے بازار جائے آپ کو خرید و فروخت کرنی ہے تو وہاں بھی ان بیگوں کا استعمال کرے جو ہمارے انوائارمنٹ کے لیے ہمارے ماحول کے لیے مفید ہو کیونکہ انسانی زندگی اسی پر منحصر ہے
جی
اور انسان کو چاہے کہ ہاں ہاں ہاں ہاں بولیے بولیے آپ نے اس
ان سے ن اپلب پولیتھیین سے بہت نقصان ہے جیسے گائے کھا لیتی ہے بکری کھا لیتی ہے تو ان کے پیٹ میں جا کر وہ وہیں جام ہو جاتی ہیں تو ان سے وہ مر جاتے ہیں
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے آپ بالکل اچھی باتیں کر رہے ہو اچھا یہ جو ہے گرمی جب پڑتی ہے آپ کرتے ہو مطلب جو آپ کے چھوٹے چھوٹے پیڑ پودے ہوتے ہیں جو چھوٹے پودے لگاتے ہیں گملوں میں ان میں پانی کو جمع نہ ہونے دے کیونکہ اسے ملیریا پھیلنے کا خطرہ رہتا ہے
جی بھائی جان ہم اس پ وہ کٹ کٹنا سک سے اٹکاؤ کر دیتے ہیں آس پاس نالیوں میں وغیرہ پنچایت ادھر ہمارے پنچایت کے سرپنچ ک لوگ ہیں جو آرام ادھر مشنے سے دھواں دھواں کر دیتے ہیں جس سے مچھر لوگ مر جاتے ہیں
بالکل بالکل اچھا کام کر رہے ہیں ان کو چاہے کہ ایسے ہی کام کرے کیونکہ یہ جو سوسائٹی ہے سماج جو ہے اس میں ہر انسان کو چاہیے کہ اپنا رول ادا کرے ایک انسان کی انفرادی ذمہ داری ہو مطلب ایکک باپ کی ذمہ داری بہیثےت باپ اس کو وہ جو ذمہ داریاں دی گئی ہے ان ذمہ داریوں کے تائ وہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے آسن طریقے سے نبھائے ایسی طریقے سے سماج میں کچھ ایسے لوگ ہوتے جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو لوگوں نے چنا ہوتا ہے تو ان کو بھی چاہے کہ اپنی ذمہ داری کا خیال رکھے تاکہ اس ہندوستان کے لئے اس کی ترقی کے لئے لوگوں کی بہبودی کی کے لیے ایسے کام کرے جسے ترقی ہو جائے اور ہمارا ملک آگے جائے
جی انیکتا میں ایکتا بھارت کی پہچان ہے
بالکل بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے
جی
کی بات بالکل صحیح ہے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بھارت کی خاطر تمام برائیوں کی جڈوں کو کاٹے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھارت آگے جائے تو سب سے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کرپشن کو ختم کرنا ہے
کرپشن کو ختم کرنا ہے اور ایجوکیشن کو بڑھاوا دینا ہے تعلیم دینی تعلیم کو بڑھاوا دینا ہے
بالکل بالکل بالکل دینی تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے چاہے کسی بھی دین کی تعلیم ہو وہ ہمیں بالکل ایسا درس دیتی ہے جس سے انسان انسان رہتا ہے نہ کہ جانور بنے
جی
کرپشن کو ختم کرنا ہے حق والے کو حق دینا ہے جس کے پاس جو ہنر ہے ہمیں چاہے کہ اس ہنر کو وہ باہر لائے اس کو بالکل بالکل اس کو سپورٹ کرنا ہے بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ کیا آپ وجہ فرما رہے ہو آپ دیکھ کہ اس وقت یہ جو لڑکیاں ہیں یہ بھی لڑکوں سے کم نہیں ہے آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھیے اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں اور سرکار کو بھی چاہیے جو جن کو اس سماج میں
اپنے دیس کا نام روشن کرنی ہے
بالکل بالکل اولین ہماری ترجیح اسی پر ہونی چاہیے کہ ہم اپ دیش کا نام روشن کرے اس دیش کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور اکٹھے رہ کر اتحاد کے ساتھ اس دیش کو آگے لے جائے کیونکہ کہ آنے والی نسل جو ہے کل وہ ہمارے لیے دعا یہ کہ ہمارے جو آب وہ اجداد تھے جو اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لئے کچھ چھوڑ کر جائ جیسے مطلب کچھ ایسی جگہیں بالکل کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہے کچھ خود غرض لوگ اپنی مفاد کی خاطر وہاں پر پیڑوں کو کاٹتے ہیں گندگی ڈالتے ہیں بس کچھ سمے کے لیے وہ کہتے کہ ہم یہاں پر ہیں کل نہیں آئیں گے لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کل دوسرا آئے گا اس کو بھی اچھا ماحول ملنا چاہیے وہ بھی اس ماحول میں رہے اس کو بھی اچھا لگے کل وہ یہ سوچیں کہ آنے والے نسلجیں میں ان کے لئے کچھ چھوڑ کر جاؤں تو ہمیں چاہی کہ ہم اپنی ذمہ داری اپنی ذمہ داری جو ہمیں دی گئی ہے اس کو بالکل اچھی طریقے سے نبھائے
اور جب بھی بارش ہو جب رقص لگائ جی بھائی جان میں تو جب بھی بارش ہوتی ہوں جب پانچ پیڑ لگاتا ہوں
بالکل بالکل اور جو بارش ہے اس کے پانی کو بھی ہمیں محفوظ کرنا چاہے اچھی طریقے سے رکھنا چاہے کیونکہ پانی کی بہت قلت ہے ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر پانی ہے ہی نہیں تو ہمیں چاہے کہ ہم پانی کی قدر کریں پانی سے ہی زندگی ہے پانی کا استعمال اچھے طریق اچھی طریقے سے پانی کا استعمال کر گے پانی کو ضائع نہ کرے اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے
ہماری طرف تو بارش کے پانی کو ایک ٹینک میں اکٹھا کر لیتے ہیں اور اس کو ضرورت کے حساب سے کام بھی لیتے ہیں
بالکل اچھا کرتے ہو یہ وہی جانتا ہے کہ جس کے پاس پانی نہیں کہ پانی کی قدر کیا ہے پانی کی قدر کرنی چاہیے
تو اللہ نے جان کیسے دے دی ہے اپن کوپی
بالکل اللہ کی نعمت ہے زندگی اسی پہ بغیر پانی کے تو انسان رہ نہیں سکتا اگر پانی نہیں ہوگا تو انسان کیسے زندگی گزارے گا
زندگی پانی سے شروع ہے پانی سے ختم ہے
پڑے گی آپ کو وہاں پہ اگر آپ کو کپڑے صاف کریں تو پانی کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کو کھانا پکا نا تو پانی کی ضرورت پڑے گی اگر اپنے جسم کی صفائی کرنی تو پانی کی ضرورت پڑے گی دیکھیے انسان پانی کے بغیر رہ نہیں سکتا ہیں چاہ اس پانی کو صاف و پاک رکھیں اور پانی کا استعمال بالکل اسی طریقے سے کریں جتنی ضرورت ہو ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال نہ کریں اس کو ضائع نہ کرے
پانی بہت کم اپیوگ لینا چاہیے جتنا کام ہو اتنا ہی لینا چاہیے ہماری طرف تو لوگ ہیں نا جو نہتے ہیں نا جسم دھوتے ہیں تو پانی بچتا ہےا نہ ان کو پیٹ بورڈوں میں ڈالتے ہیں
بالکل اچھا کرتے ہو اچھا کام ہے کیونکہ پانی کا استعمال اچھھی طریقے سے کرنا چاہے پانی ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے بہت اچھی نعمت ہے یہ
آپ کی طرف زیادہ پانی ہے ہماری طرف تو بہت کم پانی ہے اس لیے ہمیں زیادہ قیمت پتا ہے
ہاں بالکل یہاں برف پڑتی ہے نا پھر وہی برف پہاڑوں پر جم جاتی ہے جمنے کے بعد جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو گرمی کی وجہ سے وہ برف پگھلتی ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے گلیشئرز جن کو ہم بولتے ہیں وہی پانی پھر استعمال کر پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں دھونے کے لیے استعمال کرتے غض مطلب جتنی بھی ضرورت انسان کی ہوتی ان ضرورتوں کو استعمال کرنے کے لئے وہ پانی استعمال ہوتا ہے
پھر سردی میں پانی کہاں سے آتا ہے آپ کے
سردیوں میں جو پانی رہتا ہے وہی پانی جو جمع ہوا ہوتا ہاں ہاں بولے بولے سردیوں میں جو پانی ہوتا ہے نا مطلب گورنمنٹ کی طرف ہاں گورنمنٹ کی طرف سے جو ماسٹر پلانس بنے ہوئے ہوتے ہیں اوہیں سے ہمیں پانی ملتا ہے پائپوں کے ذریعے ملتا ہے لیکن سردی کبھی نی ہوتی ہے وہ پانی بھی جم جاتا ہے پھر ہمیں بہت ساری مشکلات ہوتی ہے بہت ساری مشکلات ہوتی ہے پھر ہم
اللہ اللہ سے دعا کرو اللہ سب صحیح کرے گا
انشاء اللہ صحیح کرے گا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر اللہ آپ کو صحت و سلامت رکھے
مجھے بھی آپ سے بہت اچھی اچھی جانکاری ملی ہے اللہ آپ کو ہمیشہ اس کے رم تو کرم میں رکھے ہیں اس کہ بجٹ م رہ ہے کہ خودا اپیس بھائی جان خودا آی